بھائی جان السلام علیکم
جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جانکت جی الحمد اللہ
الحمد للہ آب ل کی دیوا
اور گ جان اور سب گھر میں کیسے ابو ابو ابو امی جان سب صحی ہے
جی سب صحیح ہے آب آپ اپنا بتائیے
جی میرا بھی آب و ہوا م جان الحمد للہ آپ لوگ کا دعا ہے سب صحیح ہے
جی
ہ مجن کیا ہو رہا ا بھائی جان ابھی تو ہم لوگ فی الحال میں ابھی تو باہر آئے ہوئے ہیں ہم لوگ مطلب گاؤں سے باہر گھومنے ہیں نہیں ہوتا ہاں تو گھومنے آئے ہو
ہاں ہاں ہاں
ہ بس مان لیجیے اب شام کے پوہر میں نہیں ہوتا ہے بھائی جان گھومنے کا
ہاں ہاں وہ ہوتا ہے دوست یار ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ پینے چلے گئے گھومنے گئے تھوڑا ہوا لینے گئے مارکیٹ کا
ہاں مارکیٹ بھائی جان گئے تھے لگ بھگ ساھے چھ میں آ پھر پھر چلے آئے ہیں
اچھا
ہاں ابھی ابھی باہر ہی ہے جائیں گے گھر جی بھائی جان ہوا ہے جی بھائی جان ہوا ہے آ پھر ج ابھی پے ہیں م ج ن اپنا سنائیے نا آپ آپ کہاں پہ ہو
ہاں ہم بھی ابھی مارکیٹ سے جسٹ آئے رہے روم پہ
اچھا مارکیٹ سے روں پہل ہے
ہاں مارکیٹ گئے تھے ہیں مطلب میں موتہاری میں رہتا ہوں
ہاں
جی آپ کہاں پہ رہتے ہیں
بھائی جان ملہا ہو گیا سیتامڑھی ڈسٹک اینڈ بلک وائی جان جانتے ہیں
کون سا بولاو
آ مجر گنج بلاک مجر گنج بلاک سے آ چھوریا جانتے ہیں نا اسی گاؤں سے
ہاں نام شاید سناؤں گا ہاں جانتا ہوں
ہ ہاں
تو مطلب موتاری میں یہاں پہ ایک فیمس جلیبی ہے
اچھا فیمس جلیبی
جی وہ بہت اچھا وہ مطلب ہمیشہ وہ بنا ہاں وہی روز جاتے میرا ایک دوست سے بولتا ہے میں اس کے بنا جیؤوں گا ہی نہیں
اور دوست آپ کا
ہاں تو وہی ہم تین لوگ سے گئے تھے ہم لوگ
اچھا دوست آپ کتنا اچھا بناتا ہے بھائی جان کی دوست آپ بول رہا ہے کہ اس کے بنا جی نہیں سکتے ہیں
ہاں ارے بہت اچھا بنا تھا میں جلیبی کھاتا ہی نہیں تھا
اچھا وہ کھانے کے بعد اسے کھانے کے بعد ن میھے بھی رد لگ گیا اچھا
جی
کیس کیسے کے جی دیتا ہے بھائی جان
وہی دو سو
سو دو سو ار بھائی جان کچھ تو اس میں ہاں جی بھ بائی تو کچھ تو بات ہے تب کچھ تو بات ہے تبھی تو بھائی جان اتنا دے رہا ہے مہنگا
ہاں ہاں ہاں ہاں سی بات تب بتائیے نا ابھی کیا کر رہے ہیں
ا نہیں ا گھوم ہی رہے بھائی جان اور کون سا کلاس میں بھائی جان
میں
جی بھائی گان
میں ٹویلتھ کلاس میں ہوں
اچھا تو سے کلاس
جی
ٹویلھ ٹولتھ ٹویلتھ کلاس میں بھائی جان کون سا سبجیکٹ
سائنس
سائنس
جی
بھائی جان سائنس میں کون سا کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے
ایکت ہے پی سی ایم ایک ہوتا ہے پی سی بی
اچھا پی سی ایم پی سی بھی ہم بھی بھائی جان سائنسز سے ہیں تو میرا پی سی ایم تھا آپ آپ کا کون سا تھا پچھ بھی
جی کیوںکہ مجھے آگے ڈاکٹری لائن سے پڑھائی
اچھا اچھا اچھا تو کچھ تو کچھ سوچے ہے کہ نہا بھائی جان ڈاکٹری وٹری مطلب نیٹ اٹ کر تیاری کرنے کے کچھ سوچے یا نہیں اچھا ہاں وہی ہوتے ہیں مطلب زیادہ ا ج
تو وہاں پہ دو تین بڑے بڑے بھیا لوگ رہتے ہیں
اچھا ہ تو وہ بھی لوگ اچھا
اور اس کے بعد ٹویلتھ بعد ایگزام دینا نیٹ کا
اچھا
اور اس کے بعد دہلی میں ایک یونیورسٹی ہے
اچھا جی بھائی کون سا
ہوں ارے کیا بتایا نام بتایا تو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے وہ مطلب وہاں کا فیمس یونیورسٹی ہاں وہ فیمس آپ سرچ کیجیے گا نا تو آ جائے گا وہ
تو بھائی جان اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے بھائی جان
اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ نیٹ کا ایگزام نکال کے گیا
جیا بائی جان
تین سو پلس نمبر ہے آپ کا
کاچ ج میں تین سو پلس
نیٹ نیٹ کے ایکگزام
اور رن بھائی جن نیٹ کے ایگزام میں تین سو پلس ہے تو آپ کو ڈاکٹ
ارے ڈاکٹر بننا ہے سنیے میں بتا رہا ہوں
تو اچھا جی بولیے نا
تو وہاں پہ آپ جائیے گا نا تو جو جس اور کوئی سا بھی مطلب ایڈمیشن کرنا کوئی سا بھی کورس میں
اچھا
تو آپ کو تین سو پلس چاہ اس کے لیے مطلب ایسے میں مطلب ہو جائے گا ایڈمیشن ایڈمیشن اس میں ہو جائے گا آپ ایسے بھی گئے تو
اچھا لیکن زیادہ پیسہ لے گا نا یونیورسٹی کا نام کیا ہے بھائی جان
جیسے وہی ن مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے مطلب وہ دہلی کا فیمس ہے آپ سرچ کیے گا نا
ا کا
تو وہ آ جائے گا مطلب جی بولیے نا بجی
اچا جی بھائی جان یہ بول رہے کہ اگر اس میں تین سو نمبر ہی کیوں چاہیے زیادہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا مان لیجے
نہیں مطلب اس کا تین سو پلس رہے گا نا ہیلو
کیا جان رو جان ریپیٹ کیجے تو ایک بار کیا بول رہے نا
بولے بول رہے ہیں کہ نیٹ ایگزام تین سو پہلا نمبر رہے گا آپ کا
ہاں
تو آپ کا مطلب اس اس ایڈمیشن ہوگا ایڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب ایڈمیشن اس طرح سے بھی ہو جائے گا رگانا نیٹ میں
اچھا
تو آپ کو م کا فی ہے بیس لاکھ روپیہ ٹھیک ہے
اچھا فری ہے
ہاں فی اس کا اگر بیس لاکھ ہے نا ہاں چار سال کا کورس رہتا ہے اور بیس لاکھ ا بیس لھ ہے اس کا پی تو اگر آپ کا تین سو پلس نمبر ہے نا
اچھا
تو دس لاکھ روپیہ ہی لگے گا
اچھا بھائی جان میرا کہنا کہ مطلب یہ ہے آجار اس میں کرنے کے بعد میں کہ مطلب ایمس مل جائے گا نا بھائی جان وہ ایمس کہیں پر آئے ہوا ہے اس میں
ہاں ہاں وہ تو آپ ادر کنٹری جائیے گا نا تو اس کا ویلو بہت زیادہ رہے گا اس کا ویلو بہت زیادہ رہے گا
اچھا ا ادر کنٹری میں کیا جیسے میں وہاں پہ سیکھ سیکھنے سیکھنے سیکھنے کے بعد سیکھنے کے بعد
ہاں سنے وہی وہی لگائے گا وہ مطلب جاب وہی دلوائے گا
اچ تو مج بائی ملج بائی جان ایمس کا نا اچھا
ہاں اب اگر جیسے آپ جیسے ادھر سیکھ رہے ہیں آپ اناسے کر رہے مٹار یا کوئی س بھی جلع سے
ج
تو اس کا ویلو ہی رہے گا
ہاں
ولو رہے گا اتنا نہیں رہے گا جتنا رہنا چاہیے یہاں کا کوئی کالج آپ کو نوکری نہیں دلوائے گا وہاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو نوکری دلائے گا ہاں
اچھا مطلب وہاں کانٹیکٹ وہاں د نا بھائی ج وہاں
ہاں وہ خود دلائے گا اگر جی تب بولیے نا کیا کر رہے ہیں ابھی کون سی پڑھائی
میٹ مٹ لگی بھائی ہے نا ابھی تو ہم بی اے پلس بی ایڈ کر رہے ہ
اچھا اس کے بعد کیا کرنی ہے
ج
ے گ م ر ہوں بولے آپ کا ڈریم کیا ہے
ڈریم تو ہا آئی مینس
مش ان شاء اللہ بہت اچھیا ت میں آپ کا ا او بھائی جان آپ کی ہائٹ کیا ہوگی
ا ماسٹر ب ابھی فی الحال میں پولیس کا جاری ہو رہا
تو آپ کی ہائٹ کیا ہوگی
ابھیی الحال میں پورے تیاری ہو رہا ہے بھائی
تو میں پوچھ رہا ہوں آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی
ب جا ہیلو ہیلو بھائی
ہوں
ا ایک سو چوتیسو ایک سو
جی
مت متم سمج س م ایک چوتر سینٹی مٹر ایک چوہتر سینٹی مٹر ہ ہ مز آؤں گا سنیا
جی
ہیلوھائی بول رہے ہے تھوڑا گر جا رہے ہے ٹھیک ہے بھائی ہم پھر نیکسٹ ٹائ گھر جا رہا ہے تھوڑا پھر نیکسٹ ٹ ٹائم کال کرتا ہ ہے جا
اوکے ٹھیک ہے اللام علیکم تا
ٹھیک وعلیکم السلام
ہیلو
ہاں بت
ہیلو س ہوتا
اور